السلام علیکم بہن سب خیریت سے
وعلیکم السلام بہن صاحب خیریت سے
اور بتاؤ کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں بہن بس ناشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہیلدی کھانا کیسے بنے سب کی صحت کا دھیان میں رکھ کہ بنانا ہی پڑتا ہے نا ناشتہ
آج صبح سے تو میں بھی سوچ رہی تھی روز روز ایک جسا ناشتہ کرنے سے نا بورت ہونے لگی ہے مجھے تو اس لیے میں نے طے کیا ہے کہ ہر دن نا کچھ الگ اور جو پوشٹک ناش ہوتا ہے نا وہ بنایا کہ کروں گی میں تاکہ گھر کے سبھی لوگوں کو خوشی ہو کھانے میں اور صحت بھی اچھی رہے تمہیں کیا لگتا ہے
تم نے بالکل صحیح بات کی بہن ناشہ دن دن کا سب سے مہتو پورن بھوجن کہلاتا ہے اگر صبح اچھا سنتلت ناشتہ کیا جائے نا صحت بہت اچھی رہتی اور ارجا بھی دن بنی رہتی ہے کام میں بھی من لگتا ہے
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے پہلے تو میں اکثر صرف چائے اور بسکٹ کھایا کرتی تھی اور کام شروع کر دیا کرتی تھی لیکن اب کچھ وقت سے نا مجھے تو تھکان محسوس ہونے لگی ہے اب میں تھوڑا کوشش کرتی ہوں کہ ناشتے میں کچھ پوشٹک چیزیں شامل کر لوں جیسے پوہا ہو گیا اپما ہو گیا دلیا اور انڈا تو اس سے مجھے تھوڑی تھوڑا اچھا لگتا ہے کھا کر
ہمارے گھر میں تو یہی کوشش ہوتی ہے بہن بچوں کو پراٹھے بہت پسند ہے لیکن میں انہیں ہر دن پراٹھا نہیں دینا چاہتی ہوں کبھی ویجیٹیبلس کا سینڈوچ بنا دیتی ہوں اور بچوں کو اڈلی ڈوسا کافی پسند ہے اور کبھی کبھی اوٹس بھی کھا لیتے ہیں بس میری جو بیٹی ہے نا وہ انکرت دالوں کا سلاد تو کبھی نہیں کھاتی بیٹا شوق سے کھا لیتا ہے بس مجھے میرے بیٹی کی زیادہ دقت ہے کھانے پینے میں
یہ تو بہت اچھی عادت ہے آپ کی آپ کی جو عادتیں ہے نا کھانا بنانے کی وہ تو مجھے بہت پسند آئی اور مجھے نا پوہا بہت پسند ہے کیونکہ یہ جو ہے نا جلدی بن بھی جاتا ہے اور اس میں مونگ پھلی پیاز اور مٹر ہلدی وغیرہ ہو ہے نا تو یہ سواد اور بڑھا بھی دیتا ہے اور ہمارے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اوپر سے نا نیمبو اگر نچوڑ دو نا تو سواد اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کا آپ کو کیا لگتا ہے
یہ تو بالکل صحیح بات کہ ہے آپ نے پوہا اور اس میں نیمبو اور پیج بہت اچھا بہت ہی پسند ہے مجھے تو پوہا لیکن میرے بچے کہ کیسے اپما بھی اچھا لگتا ہے اس میں گاجر اور بینز ڈال دو اور بھی اچھا لگتا ہے بس مٹر ہے وہ نکال نکال کے پھینک دیتے ہیں پر اپما میں سبزی ڈالتا بناؤ کافی بھی بن جاتا ہے وہ
اچھا تو ایسی بات ہے مجھے تو مطلب پوہا اتنا پسند ہے نا لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو میرے بچے ہیں نا وہ کبھی گاجر بینس وغیرہ کھاتے نہیں ہے سبزیاں ملا دیتی ہوں کبھی کبھی تو لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا تاکہ اس سے پوشن بھی ملتا ہے پر ایک بار میں نے انہیں کھلایا تو پتا چلا کہ یہ سواد بھی ہوتا ہے نا سب سے کھانے بھی لگے ہیں
ہاں ہاں یہ تو صحیح کہا بچوں کو تھوڑا سا سکھانا پڑتا ہے ہیلدی کیا چیز ہے جس سے ہماری صحت بنی رہے اور بچے ویسے بھی سبزیاں کھانا ٹالتی ہے بہن تو ان کو سمجھا بجھا کے کھلانا ہی پڑتا ہے
ہاں ہاں یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کبھی کبھی تو میں بیسن کا جو چیلا ہوتا ہے نا وہی بنا دیتی ہوں اس میں باریک کٹی ہوئی سبزیاں ڈال دیتی ہوں تو اور سوادشٹ بن جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ میں پیٹ بھی اچھی طرح سے بھر بھر دیتا ہے نا وہ چیلا وغیرہ جو ہوتا ہے لمبے سمے تک بھوک بھی نہیں لگتی نا اس سے
یہ تو سحیح بات کی آپ نے کیسے سبزیاں ڈالو تو کافی ہیلدی بھی بنتا ہے بچوں کو ٹوراٹ سواد میں بھی اچھا ہی لگتا ہے اس کے علاوہ اگر بچوں کو ابلا ہوا انڈا دو فھل دو دودھ دو یہ بھی کافی اچھا اچھا ہیلدی ناشتہ ہو جاتا ہے اس میں پروٹینز اور وٹامنز بھی مل ہی جاتے ہیں نا تقریبا
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل تو جلدی کے وجہ سے آج ناشتہ ہی چھوڑ دیتے ہیں بچے لیکن بعد میں انہیں کمزوری سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے پھر لگتا ہے کہ چاہے تھوڑی تھوڑا ہی صحیح لیکن کچھ تو کھا لینا چاہیے تھا نا
بالکل صحیح کہہ رہی ہو آپ میں تو بچوں کو بھی یہی سمجھاتی ہوں خالی پیٹ اسکول نہیں جانا چاہیے ناشتہ کرنے سے کیسے پڑھائی میں دھیان بھی لگا رہے گا اور ان کا سواستھ بھی اچھا رہے گا نا ان کو صبح صبح اسمبلی میں کھڑا بھی ہونا پڑھتا ہے دھوپ میں دھوپ کافی ہوتی ہے
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا بہن آپ نے پھلوں کی بات کریں نا تو مجھے تو کیلا سب سے زیادہ پسند ہے اور جو سیب اور پپیتے وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ ہلکے بھی ہوتے ہیں اور شریر کو تازگی بھی دیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد نا ناشتے کے ٹائم یہ سب کھا ہی لینا چاہیے
یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہو آپ کیسے پھل کھانے سے ہمارا صحت بھی اچھا رہتا ہے اور کافی اچھی عادت ہے فروٹس کھانا کبھی کبھی تو ہم فروٹ سلاد بھی بنا لیتے ہیں کبھی کبھی کسٹرڈ بھی بنا لیتے ہیں اور دہی ملا کے کھاؤ چاول کے ساتھ تو وہ بھی کافی ہیلدی ہوتا ہے سواد بھی دگنا ہوتا ہے سواستھ اس کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے بہن
یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی بہن اب ہمارے گھر میں تو صبح اور جب پھل کھاتے ہیں نہ تو سب کو عادت لگ گئی ہے ابھی پھل کھانے کی کبھی فروٹ سلاد وغیرہ میں بنا دیتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے نا جیسے آپ نے بتایا دہی ڈال کر ملا کر کھا لیتے ہیں تو ہم بھی کبھی کبھی ایسا کر لیتے ہیں کہ دہی ملا کر کھا لیتے ہیں اس سے جو ہے نا اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے اور اچھا بڑھ جاتا ہے اور سواستھ تو بہترین ہو ہی جاتا ہے نا اس سے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نا ایسا ہونا چاہیے کہ جو جلدی بن جائے اور جس میں نا پوشٹک آہار بھی ہو بہت اور کئی مہیلا ہے تو صبح کے جو کام ہوتے ہیں اتنے وست تو ہو جاتی ہے کہ اپنے کھانے کا دھیان ہی نہیں رکھ پاتی تو یہ ان کے لیے بھی آ
تو بالکل صحی کہہ رہی ہو آپ کیسے کیا تمہارے گھر میں کبھی دلیا وغیرہ بنتا ہے مجھے دلیا کافی پسند ہے میٹھا دلیا بھی اچھا ہی لگتا ہے نمکین دلیا بھی اچھا ہی لگتا ہے ہے کبھی اب دلیا ٹیسٹ کی ہو بہن
ہاں دلیا تو ہمارے گھر پر نیمت سے ناشتے بنتے ہی رہتا ہے اس میں نا میں سبزیاں ڈال کر بنا بناتی ہوں اور جب سبزیاں ڈال کر بناؤ نا تو بہت سوادشٹ لگتا ہے وہ سب اور ساتھ ہی میں نا یہ پچنے کے لیے نا میں آسان ہوتا ہے بہت اپنے لیے تو ساتھ میں ککڑی وغیرہ بھی کاٹ لیتی ہوں میں
بالکل صحیح کہا دلیا میں آپ کبھی کبھی سبزیاں اور دال ڈال کے بنا کافی اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی تو میں مونگ دال کا چ چیلا بھی بنا دیتی ہوں کبھی چنے کا بھی چلا بنا دیتی ہوں چنا بھگو دو پھر اس کا پیسٹ بناؤ کافی پوشٹک ہوتا ہے وہ تو اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے میرے بچوں کو تو چنے والا چزا کافی پسند ہے
یہ تو بالکل صحیح فرمایا بہن آپ نے مجھے تو لگتا ہے نا کہ گھر کا جو بنا ہوا جو کھانا اور ناشتہ ہوتا ہے نا وہ باہر کے کھانے سے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے اور ہمارے صحت کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا ہے نا اس سے پیسے سے بھی بس جاتے ہیں اور ہمارے جو سواستھ ہوتا ہے وہ بھی اچھا رہ جاتا ہے نا آپ کو کیا لگتا ہے
ہاں ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہو آپ ایسے باہر کی چیزوں میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے سوادشٹ ہوتا ہے پر ملاوٹی چیزیں ہوتی ہے تیل مسالے کیسا ہے کیسا نہیں اور ویسے وہ صاف ستھرا طریقے سے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے اس پہ بھی تھوڑا غور فرمانا چاہیے نا
ہاں یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں تو ہر سپتاہ میں اس لیے ہی ناشتے میں نا ایک سوچی بنا لیتی ہوں کہ ہر روز کون سا کون سا ناشتہ بننے والا ہے تو اس سے کیسے مجھے پریشانی بھی نہیں ہوتی اور آج کیا بننے والا ہے اس میں تکلیف بھی نہیں ہوتی کوئی طرح کی
یہ تو بہت اچھا اپپائے لگایا آپ نے یعنی کسی بات کی ٹینشن ہی نہیں اگر اپنا سوچی بنا لو دیکھ لو اس میں اس حساب سے آپ روز کھانا بناؤ ہے نا بہت اچھی بات کہی آپ نے تو اب مجھے بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا
ہاں بالکل مجھے تو یہ جو وچار ہے نا یہ پہلے ہی آ گیا تھا اور جیسے پوہا ہو گیا اپما ہو گیا اڈلی وغیرہ جو ہوتی ہے نا چیلا پراٹھا سینڈوچ اور انڈے جو ابلے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایسے میں بدل بدل کر بناتی ہوں کبھی کبھی انڈے بوائل کر دیتی ہوں کبھی انڈے کا آملیٹ بنا لیتی ہوں تو جو ناشتہ ہے وہ کبھی ایسے بور نہیں ہوتا اباؤ نہیں لگتا کسی کو تو اچھا ہوتا ہے سب کے لیے
یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے ابھی کیسے آپ کو تو میں آپ کی جو آپ نے بتائی ہے ترکیب ابھی اس کو میں بھی اپنے روش کی اسز میں فالو کروں گی بچوں کو کچھ نیا اور کیسے سوچی بنائی ہے تو کیسا ٹینشن بھی نہیں رہے گا نا اچھاشتہ کےل شریر کو ارجا ہی نہیں دیتا بلکہ اپنا موڈ بھی کافی اچھا اچھا بنا دیتا ہے اور ایک سنتلن
بالکل صحیح فرمایا بہن آپ نے مجھے تو اچھا جو ناشتہ ہوتا ہے نا وہ کیول شریر کے لیے ارجا نہیں دیتا بلکہ پورے دن کا جو موڈ ہے وہ بھی اچھا کر دیتا ہے نا اس لیے میں تو ہمیشہ ہی ایسے ناشتے بنایا کرتی ہوں جو ہمارے صحت کے لیے بہت فائدے مند ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے سوچی بنا لینی چاہیے کیا میں تو بنا لیتی ہوں پر آپ بھی بنا لیا کرو آپ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا نا
میں تو وہی سوچ رہی ہوں ابھی آپ نے کہا تو ابھی میں ترنت بناؤں گی
جی بالکل اور یہی عادت ہے تو ہمیں ہمارے پریوار کو لمبے سمے تک سوستھ اور سکر بنائے رکھے گی نا
صحیح کہا آپ نے ایک دم تندرست فیملی رہے گی ہماری
چلیے اب میں چلتی ہوں اللہ حافظ
اللہ حافظ بہن